سلام وعلیکم
وعلیکم اسلام وعلیکم السلام
کیسے ہیں
ا ٹھیک ٹھاک ہیں
ہیلو کیسے ہیں
ٹھیک ہے
اچھا سب خیریت
ہاں خیریت ہے
اچھا کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا ہے بس ایسے ہی
ہاں جیسے میں
کھانا بنا رہے تھے
ہاں ہاں ابھی ڈیوٹی نہیں جائے گا
نہیں یار جانے کے موڈ میں نہیں ہے
اچھا اچھا کے بات دراصل ارا ارے جو ضلع کے جو میڈم ہے نا جے ایس ایل پی ایف کا
ہاں
فلا میڈم
ہاں
کیا وہ اس کیا ان کو بولتے ہیں پرنام ٹھیک ہے
ام
آپ کل اے تھے کل آپ آئے تھے ا ہم نہیں آئے تھے کل نہیں ہ ناشتہ ہم کرکے اے تھے پرنام سر ہاں اور
جیلا ہے کا ہیلو
ئی میں ڈی ٹی آئی میں آئے ہوئے ہیں ہاں کیسے ہیں امی ابو
سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں اچھا اچھا ام رہنا بھی چاہیے ادھر اتنا اندر گھاس جامل ہے نا اتنا بڑھیا گاس ہے
ہوں
ڈی ٹی آئی کےر انڈر گرانڈ میں ھر رہاتا نا تو پورا لے جاتا کاٹ اٹ کے ہیلو
بڑا ہے بڑا بڑا ہے
ہاں ہ پورا بڑا بڑا ہے دب گھاس ہے
مشین سے کٹاتا ہے وہ سب گاس
بہت اچھا ہے ایک دم پورا گائے کو کھانے والا لائق ہے سندر
ہاں
ادھر رہتا نا ہم لوگ کے طرف تو اس کو سب کاٹ کے دگ جاتا
ہاں تو ادھر رہلا کے بعد دیہات میں تو گائے کو کھلانے کے لیے سب لوگ لے جاتے ہیں پ
ہم ہم بہت مست ہے ہاں
آپ کا ٹریننگ ہے
ہاں ٹریننگ ہے
ا
رسلیا میڈم آئی ہے راسل کیا بولتے ہیں پھر اکتر سر آئنگے یہاں پہ
امم
ہوں
ان لوگ ٹریننگ لینے آئیں گے کہ
ہاں لینے آئیں گے ساتھ میں
ا
نہیں بولے تھے کہ میرا نام نہیں تھا
ہاں
تو شام کو اور جو ڈی پی آر او سر تھے نا وہ کال کے
ہاں
کے لیے کال تو نہیں آئے تھے پھر آج کال گیا تو پھر آج آئے
ہاں
ابھی یہاں کب وہ آئے ہیں کیا
ضلع میں تو گئے ہیں پر ادھر نہیں گئے ہیں کہاں پہ ہیں ابھی
سارجہ پول پول
سارجہ پول پول ہاں ادھر تو گئے ہیں
او
جگہ پہ کہاں پہ ہے وہ بتائیے گا تو ہم جان جائیں گے
سارجہ پول پول میں ہے جی ٹی آئی
ہاں
یہاں مطلب سینٹ ابھی ہے آں تین جلا ملا کے ہے
آں ٹریننگ ستھان ہوگا وہاں پہ ٹریننگ ملتا
آاں
ٹریننگ وہاں پہ ملتا ہوگا نا ایں
ہاں
ہمم
یہاں پر ٹرینگ ملتا ہے اور پھر بلک جگہ پر جا کر کے ٹریننگ دیا جاتا ہے ہاں
نہیں ادھر تو گئے ہیں پر وہ جگہ نہیں دیکھے ہیں
ہمم ہے بڑا بلڈنگ ہے پورا شیشہ لگایا ہوا ہے
ہممم گئے بھی ہوں گے تو دھیان نہیں دیے ہوں گے
ہاں
دھیان نہیں دیے ہوں گے گئے ہیں لیکن ادھر دھیان اتنا میں نہیں ہے دھیان
ہوں ہاں ہاں آنا تو چاہیے کام کے دوران میں دے دے گا تو وہی چاہیے گا
ہاں وہ تو ہے یہ ہے
ہاں
آدمی کون سا کام نہیں کر سکتا ہے جو کرنے لائق نہیں بھی ہے اس کو بھی انسان کرتا ہے
ہوں ہوں اللہ کا دین ہے
وہ تو ہے ہی
اللہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے ہم بھی ادھر ہی اسکوٹی لگا دیں کیا
دیکھ لیجیے جہاں پہ پارکنگ ہوگا وہاں پر لگا دیجیے
ہاں ادھر ہے پھر میرا سنگل اسکوٹی ہے ہانیشرا باہر کی ہے اسکوٹی ادھر لگا رہے ہیں ہمم دیکھتے ہیں
کے ل دیجیے
ہاں
آؤ بتائیے نیٹورک بہت ایشو رہتا ہے ادھر کا
ویرا ہوں ہ نٹوارک تو بہت ہوں ہوں
کیا دن کا پرشکشن ہے آپ کا
آج کل ہوگا تین دن کے تھانا
اور تو آج اور کل دو دن بچل ہے
ہاں ا اور آرہا ہے کام کا
ارے ہاں جان کے لیے فون کر رہا ہے
اچھا تو لیکن چگنے سو چلے گا
سب تو اسکول چل رہا گیا مدرسہ
اچھا اچھا ہے سب لوگ آ رہا ہے یہاں پہ دھیرے دھیرے ابھی بہت لوگ نہیں آیا ہے
ہاں تو ٹائم ہو رہا ہے تو ٹائم سے تو سب لوگ آگے نکلے گا
ہوں ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بجے تک کے سب آ جائے گا اور باپ بھی چھوڈی میں جا ہے اور بازی بازی خالہ ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے سب خیریت ہے
ہوں کہیں گھومے چل جاتے
دیک
اس بار تو دھان روپیے نہیں ان سال دھان روپیبے نہیں کرے گا
گرنا ہے بارش ہوگا سولہ تاریخ سے لے کے ادھر بائیس تاریخ تک لگاتار بارش ہوگا
ہوں یہ سب سن کے تو خوشی ملتا ہے
ہاں بارش ہونا ہے مطلب موسم تو بنا رہا ہے پر گرے ہی
ھن سک میں دیکھیے گر جاتا ہے تو اچھا کا بات ہے کیکہ ایسا بارش نہیں ہوگا نا تو دان نہیں فازہ لگ گا تو گغریب لوگ ک رہ گ
تو ہے یہ ہے کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا راحت ملتا ہے اور
ہوں ہوں اپہا بہت راحت ملتا ہے تھوڑا سا بھی نہیں کیونکہ کھاکا زندہ بھی تو رہنا ہے بات ہے نا ناشتہ ہو گیا
ہاں ناشتہ تو کر لیے ہیں
ہاں سوائی روٹی
سبزی روٹی
ہ میرے گھر سے سیواائی روٹی بنا تھا وہ لوگ لے کے جائی ناشتہ میں
سب چیز روٹی بناے تھے اب بھی چڑھائے ہیں چاول دال دوپہر کا ہا کی لیے
اور ملیرا تو آج کل ختم ہوا ہے محرم کا توب گنگ گھوم سے کایا خراب ہوتا نہیں نا گھی میں بنل رہتا ہے تو آمم
خراب ہونے کا وہ چیز نہیں ہے
آمم اچ نہیں خراب ہوتا ہے گھی میں بنایا جاتا ہے سب زیادہ تو گھی اس میں بہت گھیو لگتا ہے نا اچھا ہے یہ ایک آدھ دن تو آرام کریے
ہوں
لین دین کام کام ہے